ہیلو وعلیکم السلام ہاں جی شکر اللہ آپ ٹھیک ہے اچھے سے
الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں آئمن دن آپ کا نمبر دیا تھا مجھے ہوں آپ کب سے کر رہے ہو یہ کام
مجھے مطلب بیچ بیچ میں کر رہی ہوں ب جو میری کسی بار وہ نا بسی ایکچولی وہ جو میری ریسیور ہے نا اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے میرے بھی ہے بٹ اس کو تھوڑا بہت ابھی ہیکٹک ہے کرنا تو وہ بیچ بیچ میں کر رہی تھی تو مطلب مجھے اس سے زیادہ ٹائم ملتا ہے کال کرنے کے لیے اس کو نہیں ملتا ہے زیادہ تو پھر میں فری ہوتی تھی نا گھر پہ
ہاں ہاں ہاں
پھر میں نے آئی من کو کال کی میں نے اس کو مجھے کوئی ایسا رسیور دو جو مجھے کال کر سکے میں اس کو کال کر سکوں
ہوں ہوں ہ کوئی بات نہیں آپ مجھے کر سکتے ہو لیکن میں ہاسپٹل میں ہوں سنڈے میرا آف ہوتا ہے اور باقی دنوں میں ہاسپٹل میں ہوتی ہوں چھ بجے کے بعد بعد ہی کر سکتے ہو آپ
ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بٹ مطلب ٹاسکس کمپلیٹ ہونے
ہاں وہ ہوں گے کمپلیٹ میرے ہو گئے میرا یہ ففٹینتھ ہے اب مجھے بس ففٹین پینڈنگ ہے بتاا
ہے مطلب ففٹین والا ہے مجھے
آپ کو بھی ففٹین مجھے بھی فورٹین ہو گئے میرا بھی ففٹین والا ہے اور کسی کسی کو کال ہوتی ہے سب کو کال نہیں ہوتی ہے میں نے دو کو ہ میں سوچ رہی تھی اب آپ کو کو ہونا ہی چاہیے
ٹھیک آپ کیا کرتے ہو
میں اینستھیزیالوجسٹ ہوں
اچا ٹھیک کم پ
ایس ایم ایچ ایس میں ہمم میری پوسٹنگ وہی پہ ہے
چلو اچھی
اب یہ آئمنتی نے بولا یہ میری کزن ہے نا انہوں نے بولا آپ کرو یہ جب آپ سنڈے سنڈے فری ہوتے اور وہاں سے آ کے فری ہوتے ہیں آپ کرو اس میں کوئی غلط غلط نہیں ہے میں نے کہا ٹھیک ہے دے دو کیا ہے اب بیکار ہی ہوں میں سنڈے میں جاب نہیں میں جاب نہیں کر رہی ہوں میں اب
اچھا میں پڑھائی کر رہ ہو اچھا ٹھیک
میرا لاسٹ ایئر ہے اگلے سال
اچا جٹھیک چلو انشاء اللہ تعالی آپ کو کامیابی دے اب کرایہ نکلے گا اس سے ہاں نیکسٹ جی میں ہاؤس وائف ہوں
اچھا اچھا ہاؤس وائف ہو آپ آپ بھی وہیں پہ رہتے ہو جہاں پہ آئے مندر ہے
نہیں میں لال بازار میں رہتی ہوں
اچھا ٹھیک آپ کا کنٹیکٹ کیسے ملا اس کو
کانٹیکٹ مجھے افشا سے ہو گیا افشا میری کزن ہے
اچا اچا ٹھیک
ہاں تو اسی نے مجھے دیا
ہاں یہ پھر ر یہ چین بن جاتا ہے نا پھر ایک کزن دوسری میں نے بھی فرینڈ کو کل بولا ہاں ورہ ہم ایک دوسرے کو کہاں جانتے ہیں
جانتے ہیں چلو اب ان شاء اللہ ایک دوسرے کو بھی ایسے ہی جانیں گے آپ کا نام کیا ہے
میرا نام مدیحہ ہے
اچھا مدیہ ٹھیک
ہمم یہ میری آئی ڈی نہیں میری پفیری بہن کی آئی ڈی ہے میری جو آئی ڈی تھی نا اس کو کیا ہو گیا اس پہ آیا ہی نہیں ٹاسک کیونکہ نہیں تھا نا تو آئی مندی نے کہا تب تک آپ اس سے کام چلا لو
ٹھیک ٹھیک آپ کہاں رہتے ہو ادھر ہی
پامپور میں ہی ہاں
اچھا پامپور میں رہتے ہو
ہوں
ٹھیک ٹھیک
ای مندی کمائ کا ہے نا پامپور میں ہم ایک سات ہی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں
اچھا آپ ایک ساتھ ہی جوائنٹ میں رہتے ہو
ہوں کیا جوور ہم
ٹھیک
مسیری بہن نے ٹھیک مجھے آیا سمجھ ہمم اف شاہ کو آپ آپر ن آفشاہ کو جانتے ہوں گے اس کو آئے من اس وہ رہتی مہجور نگر میں
امم اس کی یہ نند ہے وہ آئ منندی کی
نہیں نہیں آئی تھنک اس کی نیبر ہے ادھر
نیبر ہے پتا میں میں نہیں جا میں نہیں میں نہیں زیادہ جاتی ہوں وہاں اوکیجنلی جاتی ہوں ایسے مگ جب زیادہ کچھ ہوگا فنگشن ونگشن
ایئمن کا ملب سسرال ہے ادھر مہجور نگر میں ٹھیک اور میں ٹھیک ٹھیک
ہاں اور بتائیے آپ آپ نے کہاں کہاں تک پڑھائی کی ہے اب یہ ڈسکشن ہوگا
کووالیفکیشن کچھ خاص نہیں ہے ایم اے اردو ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک اچھی تو ہے ایم اے اردو
میں ملب آگے کرنا چاہتی تھی بٹ ملب نہیں میں نہیں میں نے ایم اے شادی کے بعد کیا ہے
اچھا اچھا شادی کے بعد ایم اے کیا
میرے ش آرام سے پھر جب بیڈ کی باری آئی تو اسٹ پریگنٹ تھی تو وہ پھر میں مجھے اسکپ کرنا پڑا تو ابھی بھی چانسیز ہے بٹ ملب گر کی ریسپانسبلٹیز اتنی ہے کہ ان سن نکل نہیں پاتا ہے گھر سے اب بولرہے تھے مطلب ڈسٹینس ش رو کر لوگ لیکن اب وہ پڑھائی میں مزہ نہیں رہا وہ انٹرسٹ
نہیں آپ کہاں آپ تو بے بی ہے
ا ماں ماشا میری دو بیٹیاں ہے میری شادی ہوگئی تو ٹو تھوزینڈ سیونٹین میں اس ٹائم میری ایج ٹوینٹی فور کی تھی
بس
بس اگر یہ ہمارے سائڈ میں ہے جو ا مطلب چھوٹے چھوٹے کوئی شادی کرتے ہیں میں میں اور میری مما جب نکلتے ہیں نا بولتے ہے یہ بہنے دو نکلی ہے
چھوٹے چھوٹے
ہاں اب میرے بھی دو بیٹیاں ہیں تو ملب کسی کو نہیں ملب لگ رہا ہے کہ میں میرڈ ہوں یا ملب میرے بچے ہوں گے
یہ ہوتا ہے کوئی ایسا فیس سے چھوٹا
ایج سیم ہے مجب پتا ہے یہ کرتے ہیں نا کچھ ہم بھی کردے چھوٹی والی
ہم کرتے ہیں جو جلدی میں ملب لاسٹ ملب ہاں سپٹمبر میں میری بہن کی شادی تھی میں اس سے خالی ایک سال بڑی ہوں
ہوں
افشا کی بھی شادی ہاں افشا کی بھی شادی جل ہو گئی تھی اس کو کچھ پرابلم تھی مگر اس کی شادی جلدی ہوگئی
اچھا ٹھیک ٹھیک ہے یہ کون ہے افشا میں نہیں جانتی ہوں اس کو تو مگر
کوئی بات نہیں ہے آپ ایئمن کو بتا دینا شاید وہ بولے گی آپ جانتے ہی نہیں ہوں گے
نہیں میں وہاں پہ ایک کو جانتی ہوں پتہ نہیں اس کی شادی جلدی ہو گئی وہ وہ ان کے اپوزٹ ہی رہتی تھی آئ مندی کے اپوزٹ ہی اس کا نام پتا نہیں اس کی شادی جلدی ہو گئی آپ پتا اس کی بھی ج مطلب وہ میری جتنی تھی مجھ سے ایک دو س کل بڑی ہو
اس کی ملب ان کی شوپ ہے نان وائی کی
نہ نہ پھر وہ نہیں ہے پھر کوئی اور ہے تو کوئی ہ
ہ میں آپ کا نمبر سیو کرتی ہوں ٹھیک ہے نا کیونکہ کل مجھے کسی پنجاب سے پرینکا نے بولا تھا کال کروں گی میں نے بولا چلو ٹھیک ہے نہ تو کال آئی نہ تو وہ پررینکا آئی
نم پرییاکا آپ کرو میرا نمبر میرا نمبر لیکن دوسرا ہے نا یہ یہ اس کاار کا یہ نمبر ہے آپ یہی سیو کرو پھر آپ کال کیا کرنا
ٹھیک ہے میں مطلب اسی پہ کاپی کروں گی آپ کا نمبر پھر میں یہی نمبر دوں گی یا پھر ابھی فی الحال مجھے آپ ہی کرنا فی الحال آپ اپنے سائڈ سے فو ٹاسک کمپلیٹ کرنا پھر میں اپنے سائڈ سے کروں گی
ہاں ہاں وہی وہی وہ کر سکتے ہیں ہم
اب اسے پہلےپ بولا میں بیچ بیچ میں کرتی تھی
ہاں مطلب دیکھو ابھی کال مجھے لگ نہیں رہی تھی ان کو جن کے ساتھ میں کرتی تھی نا اس کا کچھ سرور ڈاؤن تھا نا ہاں میری کزنس ہی ہیں تو ان کے ساتھ میں نے تین تین چار چار ٹاسکس کی تھے نا پھر ففتھ والی لگتی ہی نہیں تھی ای سمجھ آپ کو پھر اسی لیے ڈی لیے ڈی لے ہو گیا تو اس کے بعد میں نے اب اب جو نئے نئے آ رہے ہیں نا ان کے ساتھ مجھے آرام سے کال ہو رہی ہے مطلب کوئی بھی ایک کنج وجشن نہیں ہوتا ہ لیکن جو پرانے ہیں نا مطلب میری کزنس نے جن نے پیمنٹ بھی پکڑی ہے وہ یہ ان کے ساتھ مجھے نہیں لگ دیا نہیں مجھے نہیں آئی ابھی مجھے یو پی آئی ابھی کن ن نہیں دکھا رہا ہے اس کو
آپ مجھے بھی نہیں دکھا رہا تھا میں نے بٹ صبح آج گیا تو پھر انہوں نے پہلے پیٹ مجھے کی ٹو روپیز آپ دیکھو ریسیو ہوئے کہ نہیں ہاں ریسیو مجھے ہو گیا
ٹو روپیز بھی نہیں رسی ہوئے میں یو پی آئی دیتی وہ بھی نہیں ہو رہا ہے مجھے
نہیں مجھے بھی نکال ہو رہا بٹ میں نے آج صبح دیا تو ہو گیا پھر ای ٹو ایٹی ایٹ
باد ہو گیا
نہیں نہیں نہیں ابھی مطلب میرا فورٹ فورٹین چل رہا ہے میرا
اچھا ٹھیک ٹھیک مطلب آپ کو پہلے ہی ہوا مجھے نہیں ہوا ابھی
تین آپ پھر بھی ٹرائی کر لینا ہو جائے
میں کیسے ٹرائی کروں اس کو کو مطلب اس کو بلر آ رہا ہے مطلب جیسے نا آتا ہے پہلے آئے سمجھ میں آپ کو
ہوں ہوں بٹ آپ جب اس میں جاؤ گے نا یو پی آئی میں آپ کو پتا ہوگی نا آپ کا یو پی آئی آئی ڈی کیا مطلب جی پے میں ہوتا ہے آپ
دیکھو مجھے وہ ٹو روپیز بھی نہیں آئے مجھے کہاں ہوگا
دو روپیز کہاں سے آئی ہیں جب تک آپ یو پی آئی ڈی نہیں دو گے
اس کو مت شو ہی ہو رہا ہے یو پی آئی آپ کو آیا سمجھ جیسے آپ کو پہلے ہوا نا مطلب مجھے شو ہی نہیں ہوتا ہے اس کو یو پی آئی
وہ کہاں سے ہو جائے گا جب آپ مطلب آپ
میں آپ کو اسکرین شاٹ سینڈ کرتی ہوں دیکھو اس کو کیا ہوتا ہے مجھے اس کو بلرایا آیا سمجھ میں ابھی نہیں ہوا اس نے بولا آئ مندر نے آپ اور ٹسکس کرو وہاں پہ وہ د کھا رہا ہے کہ آپ کو اورور ٹسک کرنےچھ کرنے ہیں تب جا کے یو پی آئی شو ہوگا تو تب آپ ڈیٹیل دے سکتے ہو آئے سمجھ
نہیں ب ٹھیک ہے پھر میں تو آ رہا ہوگا آپ کو پتا مجھے آیاج سیدھے ڈائریکٹ مجھے ایکچولی مطلب کنسپٹ نہیں تھا دماغ میں اس کو اوپر پیمنٹ ویمنٹ کچھ دیکھنی ہے کیونکہ نیا ہی ہے نا تو پھر پھر میں نے ایسے ہی جسٹ ٹرائی کیا پھر آیا م نے یو پی
گئے نا وہاں پہ یو پی آئی آپ کا شو ہوا ہوگا کہ آپ ڈیٹیلس دے دو مجھے وہ یو پی پی آئی شو نہیں ہو رہا ہے میں وہی بول رہی ہوں
ہوں ٹھیک ہاں
ہوں وہی بول رہی ہوں میں
کوئی بات
میں جب پیمنٹس میں جاتی ہوں نا وہاں پہ شو نہیں ہو رہا ہے کہ یو پی آئی ایسے ڈیٹیلس دے دو آپ ادروائز اس میں دے تھی
ٹھیک آپ پھر بھی دیکھنا اب اب دیکھ ہاں اب آ چنتا کے جب ہوں گےا کمپلیٹ
ہوں پھر دیکھوں گی میں ہاں ریفریش کر کے دیکھوں گی پھر میں یہ چلا رہی ہیں آپ کی بھییٹی
یہ مجھے چڑا رہی ہے
اچھا اچھا میں دیکھتی ہوں اس کو کت ہاں ہمیں ہوگئے الیون منٹ سو ہو گیا ہمیں
ہاں ادھاون منٹس یہ خود کٹ ہو جائے گی آپ مت کاٹو یہ خود کٹ ہو جائے گی ہاں یہ خود ہوتی ہے
نہیں مجھے اتنی خود ہوتی ہیں میں
آپ نہیں اسی لیے آپ کو ابھی آپ ایک دو منٹ ویٹ کرو کیونکہ مجھے کال خود کٹ ہوتی ہے
خود ہوتی ہے مجھے نہیں مجھے تو آئی مندی بولتی تھی آپ کو کاٹ کرنا ہے
نہیں جس جس کے ساتھ میں بات کرتی نا ہمارے الیون سیکنڈ ہوتے تھے کمپلیٹ پھر کال خود کٹ ہو جاتی تھی الیون ہاں
ہ ہمیں تو ہو ہے اچھا خود ہی کاٹ ہوتی ہے
ہاں وہی مطلب جتنا میں نے دیکھا ہے نا اس میں کال خود کنیکٹ ہو ہے نا ڈس کنیکٹ ہوتی ہے
مجھے توندیاں ہوتی ہیں